بتاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام اپ کی کو اچھے سے
جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے جی جی کر نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں جب میلہ لگتا ہے نا مت کہ در نہیں بتا ہے تو اب دیکھ می لیے میں نان کہ تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا دیکچھا ہے آپ نے میلے میں اور اب میں نے دیکھتا ہے کہ میلے میں وہ بچوں کے لیے وہ جھولے لگ جاتے کھیل کود کے لیے ان کی چیزیں ملتی جیتی اس بچوں کو دیکھیے آپ نے پہلے درش بڑوں کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں بچوں کےے بل بڑوں کیلے بھی ہے نا جی بڑوں بڑوں کے دل کو محسوس کرنے والی چیز یہ بھی ہے کس مل جاتا ہے کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے بڑے لوگوں کے لیے بہت جات ہاں ہاں تو بھی کبار کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ادے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے جہ تو پھر اسٹیج پر ان کے لیے یہ مطلب وہ نا جا کہتے اعنونسمٹ اعلان اعلان پان کیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا بچہ ہے اس کا نام یہ ہے وہ ہے کھو گیا ہے تو برا ہے کرم ملتا ہے وہ لے جائے اس کو جی جی یہ بات ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میلے پہ اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے لوگوں کی اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیا وہ ایک وہ جو ہے پچھڑ جاتے ہے پچھڑ جاتے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں جی جی تو یہاں پہ مطلب یہی ہمیں نکلتا ہے کہ میلوں میں بڑ دلکش سماں ہوتا ہے کہ ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے ہر کوئی اپنے ذہن دل کو محظوظ کرنا چاہتا جی بالکل تو کشمیر کی بڑی جو ہے نا وہ گلیوں ہم کیا کہتے ہیں اسے انگریزی میں اسٹریٹ فوڈ کھانے ہاں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جی بالکل اپ دیکھے جیسے حلوا اور پراٹھا پکوڑے بڑے مزے کے ہوتے ہیں جی بڑھیا بڑھیا ہوتا ہے کشمیر تو جانا ہی جاتتا ہے ان سب چیزوں کے لیے جی جی اور اچار بھی ملتا ہے وہاں تو سب چیزوں کا اچار ملتا ہے چکن کا اچار ملتا کباب کا آچار ملتا ہےگاجروں کے آچار ملتا ہے یہ سب بھی ملتا ہے ویج بھی نون ویج نان ویج بھی ملتا ہے جی نان ویج بھی ملتا ہے بڑی اچھی بات ہے ہمیں تم اطلاع نہیں تھی ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ نان ویج کا بھی آچار ملتا ہے ہاں ملتا ہے ملتا ہے بہت یہاں کی ہوٹلز وغیرہ میں بھی جو ہے وازوان ہوتا ہے یہ بیچتے ہیں وازوان بھی آپ کے یہاں پچھلی بار جو میلہ لگا تھا نا جی اس میں ایک بچہ میں نے سنا تھا کھو گیا تھا جی ہاں بالکل ہلو جیسے کہ یہ تو پھر پتا لگ گئی سارے عوام میں کی پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہر ماں باپ ذمہ داری سے اپنے بچے کو سنبالنے ایسی جگوں پہ جانے سے پہلے اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی کہ اس بچے کا جو ہے ہاتھ چھوٹ گیا اور اتفاقن اپ نے اس کو کچ جلیبیا ولیبیا بھی دی تھی تو اتفاقن وہ بچہ جو ہے مجھے مل گیا روتا ہوا ایک جگہ پہ ایک وہ بچارا ایک سائڈ میں وہ پڑا تھا رو رہا تھا تو میں نے بہت میں گئی اس کے پاس میں نے بولا بیٹا کیا ہوا پہلے تو پہلے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اس کے ارد گرد اس کو بول رہے تھے بیٹا کہاں سے ہو وہ یہ یہ وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے یہ کون ہے تاکہ میں اس حوالے کر دیا جائے ڈھونڈا جائے ان کے ماں باپ وہ تھوڑا وہ سختی سے پیش آ رہے تھے تو وہ بچارا کچھ بول ہی نہیں رہا تھا بس روئے جا رہا تھا میں نے ذرا ان کو ہٹایا وہاں سے تو میں اسے اپنی ساتھ ہی لے کے آ گئی تو ایسے بہلا فسلا کے پیار سے بات کی میں نے اس کو پہلے تو میں نے کوئی بات نہیں کی کچھ چیزیں دی میں نے لیکن وہ تب بھی چپ نہیں ہو رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب چیزیں بھی بیکار ہے یہ بچہ تو بس اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہے
جی بالکل جب ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے کچھ بھی پسند نہیں آتا چاہے اسے کچھ بھی دے دو کھلونے دے دو مٹھائیاں دے دو
تو جی بالکل حالانکہ بچہ جو ہے انہیں سب چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے
اہمم ہممم
لیکن اس وقت اس وقت ہممم بتائے آپ بتائیے لیکن اس وقت اس کو یہ سب چیزیں اس کے لیئے معنی نہیں رکھتی ہیں نا جی اس کے دل میں بھی ایسا خوف ہو جاتا ہے تب دیدار کہ نہیں میں ابھی بچھڑا ہوں مجھے کسی بھی طرف سے اپنے ماں باپ چاہیے تو یہ صرف چھوٹے بچے کو ہی نہیں بڑے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی وقت فوقت ن اپنے ماں باپ کی ضرورت ایسے ہی پڑتی ہے کہ ہم چھوٹے بچے بن جاتے ہیں بالکل بالکل ایسا تو ہوتا ہے حال تو ہمیں ایسا بنا دیتے ہے کہ ہم چاہتے کہ ہم پھر سے چھوٹے بچے بن جائے اور بس اپنے ماں باپ کے سینے سلے پڑ جائے
جی بالکل تو پھر کیا ہوا اس بچے کے ساتھ
جی پھر میں نے تھوڑا اس سے بہلایا پسلایا میں نے کچھ چیزیں کھلانے کی کوشش کی حالانکہ میں دیکھ رہی تھی پہلے وہ انہیں سب چیزوں کی ضد کر رہا تھا
اچھا
لیکن جب وہ اپنے ماں باپ سے بھیچ چلا میں نے ان کو وہ دلانے کی کوشش کی تو نہیں مانے وہ ان پہ ان سب کا کوئی اثر نہیں ہوا جیسے وہ چاہ پتا ہی نہ اا کبھی یہ سب کچھ ہی تو وہ بس اپنے ماما کے پاس جانا چاہتا تھا تو پھر ہم نے اس نے کہا مجھ سے کہ یہی سب تو میں نے الان کروا دیا تو ج پھر مل گئے اس سے تو مے گئے اپ آپ سے کیا ہے شکریہ ادا کیا جی بالکل بالکل شکریہ اد آاکیا تو میں نے ان کی اولاد کو صحیح سلامت ان کے حوالے کیا وہ بھی کافی پریشان ڈھونڈ رہے تھے اپنی آاد کو بہت اچھا کیا آپ نے جی اچھی بات ہے انسان انسان کے ہی کام آتا ہے نا جی بالکل یہ یہی تو انسانیت ہے یہی تو سب سے پہلے انسان میں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کے کام آئے دوسرے کے درد کو درد مانے جی جی تو آپ کی سائڈ سے کون سے لوگ رہتے ہیں مطلب زیادہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی جی کہنے کو تو میرے ارد گرد مسلمان ہی رہتے ہیں
تو آپ کے یہاں تو اردو بھی
تو بھی بولی جاتی ہوگی کافی حد تک جی زیادہ تو نہیں بولی جاتی بس ہم ہماری جنریشن بول لیتے ہماری وہ بولی جاتی ہے نا ادو سائڈ سے جی بالکل
تو اردو سے متاثر آپ کس یونیورسٹی سے ہوئے ہو کس کالج سے ہوئے مطلب
ہ آپ نے کیا دیکھ کے یہ چنا کہ ہاں میں اردو میں ہی بات کرنی چاہ میں بات کروں تو میں میرا جو پیشہ ہے میں اردو ہی ہے میں اردو کی ہی شان گرد رہی ہوں کو میں طالب علم اردو کی ہی ہوں تو میرا تو اردو کیس سے ہٹ کر اور کوئی کچھ ہونا نہیں چاہیے
جی جی ٹھیک ہے بالکل
تو اس حوالے سے آپ نے بولا کیاپ جس سے متاثر ہوئی ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بہت متاثر ہوں جیسے کہ سر سید احمد خان نے اردو کی ترج کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا کتنا کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے وہ تو ہے بالکل ہی انہوں نے تو بہت سچائی بہت محنت مشکت کی ہے اردو کو مسلمانوں کی زبان بنانے کے لیے ہے نا جی ہاں بال بالکل ایک ایک زبان کا درجہ دیا دینے میں ان کا بہت بڑا انہوں نے بہت محنت کی ہے کہ اردو کو بھی زبان کا درشہ ملے جیسے کہ آ آج انٹرنیشنل زبانوں میں بھی اردو ایک زبان ہے
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی
جی بالکل انہوں نے مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے اصلاح کرنے کی بے انتہا کوشش جی جی بالکل آپ کو پت ہے پہلے پہلے جو علم تھا نا وہ مثال انگریزی زبانوں میں یا یورپی زبانوں میں جی سفید احمد خان نے کیا کیا کہ ان پ سنون
کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی
ی بہترین کوشش کی
جی تو جس کی وجہ سے پھر اردو عام مسلمانوں میں بھی بولی جانے لگی
جی بالکل
ج
ب ہ سر س احمد خان سے کتنا متاثر ہو جی بہت زیادہ سر سید احمد خان تو ایسی ہستی ہے جنہیں بلایا نہیں جا سکتا کبھی بھی وہ اردو میں کیا وہوٹنگ کا مشن آج بھی ج جاری ہے اور زندہ ہے وہ نہیں ہے ہمارے بیچ مگر وہ زندہ ہے ان کی شخص کا کردار ہمارے بیچ بالکل زندہ ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل
جی
گ مطلب گویا آپ اسی اس سے متاثر ہوئے اور زیادہ ہے ٹھیک
ا بات ہے ہاں جی تو سرشید احمد احمد خان نے مطلب یہ کام اکیلا نہیں کیا تھا ان کے ساتھ بھی جی جی حالی بھی تھے ان میں
جی جی بالکل
اور بھی تھے ان جی ان کے بعد جی جی ا کا کام بہت تھس سنبالا
ا کے بعد ان کے کام کو ترجیح دی آسمان کی بلندیوں پر لے لیا
بالکل
تو اردو نے انہیں رفقا ہے سرسیر احمدان سر کے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو لے کر خیالات تھے تو ان سب کی وجہ سے اردو
چا جی بالکل عرتوں نے بہت حد تک چڑج جی بالکل ابتدا سے لے کر موجودہ دور تک ترقی کی ر ہے یہ اختیار کرتے جا رہا ہے اور آج بھی ترقی کرتے جا رہا ہے باقی ساری زبانوں کے ساتھ تقابل کھڑا ہے
جی بالکل مد مقابل کھڑا ہے چل رہا ہے بڑی بڑھیا طریقے سے
جی بالکل اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ابھی بھی
تو ہے ہی اردو ایک مشہور زبان ہے آج جی بالکل انفیکٹ اے آئی میں بھی اردو شامل ہے یہ کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہاں پہ بھی نہیں یہاں پہ بھی ار وہ پیچھے نہیں جدید دور نے بھی ستی دور میں بھی اردو پیچھے نہیں ہے بکل چلیے پھر ہوتی ہے آپ سے گفتگو
تو مجھے آپ